السلام علیکم وعلیکم السلام
اسلام آپ
آپ ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ کی بول رہی ہو یہ آپ نے کیوں نہیں کال پائی پہلے
با میں نے اٹھا ہی آپ کی قسم وہ اٹھی نہیں کوئی جاگی نہیںگ میںھی
ہاں جوٹ بات بولو آپ
اذہان کےاس ہے وہ پھر جائننگ میںتھی
اچھا ٹھیک اور سناؤ
بس ٹھیک اچھے سے اور آپ ٹھیک ہو پہنچے ہو گھر
آپ آ رہے ہیں وہ ابھی ابھی میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں یہ اذہان کے ساتھ کیوں نہیں آیا
پتا نہیں اس کا موڑ ہی نہیں پھر رہا پہلے بول رہا تھا میں جاؤنگا میں جاؤں گا مجھے نینال جانا ہے پھر آیا ہی نہیں
اور باقی ٹھیک کیا
میں آؤں گی نا اب یہ آدے ٹاسک میں وہیں پہ پھر کروں گی انشاء اللہ
ٹھیک ہے اب میں ان دنوں نہیں ہی کروں گی آپ کے ساتھ
پھر ماما کو آپ بولنا ا جب میں آؤں گی تب ٹماٹر اور مرغا پکانا
اوکے میں بولوں گی جس دن تم آؤ گی خالی
ہاں خالی اس دن مرغا ہی پھر پکنا ٹماٹر کے ساتھ
اچھا ٹھیک ہے
ہاں ماما بول رہے تھھی ایک دو دن میں جاؤ گی
مطلب اپ اس سے پہلے ایک دو دن آؤ گی
ہاں
آپ ان سے پہلے دو دن آؤگی یا ایک دن
ماما بول رہے تھے ایک دو دن میں آپ جاؤ گی
اچھا ٹھیک
پھر میں وہی سے ننیھال بھی جاؤں گی
ہاں ہاں
ان کونا جاتے
اچھا اور کیا بول رہی تھی ماما آپ کو
کچھ
ہیلو اچھا آپ کی نیٹورک ہی نہیں ہے
نہیں آ رہی نیٹ ورک میں نے بولا اس کا سوٹ بہت اچھا ہے
سچ بولو
اللہ کی قسم وہ کرتی جیسا لگ رہا تھا
وہ ڈا دیکھا دچ زنوں س کرت یہ اچھا لگ رہ اسے اب یہ ادھر ادھر کے لیے ہی رکھے گی گھر پہ نہیں پہنے گی
ہاں اب مت ہوگی ان کی انگیجمنٹ انشا کی وہاں پہ بھی لگے گی جب جس دن بارامولہ جائے گی اس دن بھی انشاء اللہ لگے گا یہاں سے جاتے ٹائم
دیکھا آپ بولتی تھی نا آپ کی پسند نہیں ہے اچھی اب دیکھ کھا می نے ماما کو کتنا اچھا سوٹ لایا ہاں اس نے ریپلائی نہیں دیا مطلب آب مجھے خودا اذہان کی قسم کی اذہان کی قسم مجھے ٹینشن تھی آپ آپ کو سھ پسند آنا چاہیے تھا آپ کو مت لگے گا میں نے ماما کو ایسے ہی بھیجا مجھے تھا ٹینشن اللہ پاک کی کسم مجے ٹینشن س مماں بھی بول ہاں یہ اس کا اچھا ہوا تھا اب نکالا ماما نے لگ کے گھر میں ہی
نہیں یہ لگے گا آپ بارملہ میں جائے گی نا یا اللال بچاتے کسی کو نظر دینے جاتے اور ننیھال بیچ کو رات کو جانا ہے
ہاں ہاں اس کا دوپٹا بھی کتنا اچھا ہے
ہاں یہ جائے گی ام سیٹرڈے کے دن پھر ننیھال سنڈے کو آئے گی واپس
ہاں ٹھیک ہے سیٹرڈے کو جائے گی سنڈے کو پھر بایا لائے گا اس کو واپس سنڈے کو
ہاں یا جائے گی فرائیڈے کے دن سٹرڈے ویکن آ ۓگی آئے گی واپ پس پھر مت آے گا سنڈے کے دن عامر صاب
ہاں کیوں وہ اتنا لیٹ کیوں آئے گا
وہ سنڈے تک مت ویٹ کرے گا
اس نے تو بولا تھا تھرس ڈے کو آنا اب اب آؤ گی نا ایک اچھا ماما نے بولا چلو آپ آ جانا پہلے اور چھوٹی کو بھی لے آنا
میں بھی یہی سوچ رہی تھی اس کو میں اپنے ہی ساتھ لاؤں گی
تب ہے نا اچھے سے مطلب تیاری کرنی ہے
پھر وہ آئے گی بھائی کے ساتھ
ہاں پھر ٹھیک
ہے نا ٹھیک
پٹھی ہاں چلا آپ کی بات ایک بس ٹھیک وہ بھی آپ کے گھر والے بھی بولتے ہوں گے نا آپ چھٹی ہونے والی ہیں بچوں کی تو ہو بھی گئی نا اب تو آنا بنتا ہے
چھٹی
ہاں اب آ جانا ہے ایک دو دن میں
میں نے ایذان کی دوائی واوائ پیک ہے صرف آنا ہی نہیں
کوئی بات نہیں اب خود لاؤ گی اس کو اپنے ساتھ وہ حال ہی میں آیا نا پچھلے ہفتے ہی آیا نا وہ گار کوئی بات نہیں کبھی مانتا ہے کبھی نہیں مانتا ہے ان باتوں کی اور دھیان نہیں دینا اب یہ باقی ٹاسک س میں آپ کے ساتھ یہی کروں گی
مجھے بھی لگتا ہے آرام سے یا کال تک جو جو ہو جائے گا تو وہ کریں گے
ہاں ٹھیک ہے
ہے نا ٹھیک آپ دو ہی بچے ہیں اس میں
ہاں یہ آپ ایک نے آپ نے ایک ضایا کیا
میں نے نہیں کیا اللہ کی قسم
چلو کوئی بات نہیں ماما نے کیسا بھی ہمیں لا کے رکھا تھا وہ بھی ایسے ہی پڑا ہے پیچھے ہم نے کھایا نہیں خدا کی قسم ہم نے کھایا نہیں عمر اندر سو رہا تھا میں یہاں سو رہی تھی ہم اور میں میڈم سے وغیرہ بات وغیرہ کر رہی بھی کر رہی تھی تو
کس میڈم کے ساتھ
وہ سلما میڈم کے ساتھ تھوڑی بات کر رہی
آج کسی کےساتھ ٹاسک نہیں کیا
آج تو چھوٹی کے ساتھ کیا رخسان کے ساتھ کیا آپ کے ساتھ کیا لیکن کوئی کوئی خرابی ہوا نا چھوٹی کے دو ہو گئے خراب بچاری کو رخسان نے ایک کیا خراب رخسان نے جیسی ہی کال کی ویسی ہی کاٹی بولا اس میں آواز ایک اس میں آواز نہیں دوسرا وہ اس نے دو ہی منٹ ماما بول رہی ہے یہ کتنا ٹھنڈا ہے ماما بول رہی ہے بہت ہلکا ٹھنڈا ہے میں نے اس کو اپنے پیسوں سے لایا یہ پیسوں سے گفٹ دیا ماما کو اچھا
آپ کے پاس تو بہت پیسے ہیں
ہاں
میرے لیے بھی ا سے ہی اچھا ہے گ
ہائی تم کہاں پھر پکڑتی ہو تم بس جھگڑا کرتی ہو میں نہیں لوں گی اچھا نہیں ہے وہ نہیں ہے
میں نے کب بولا اچھا نہیں ہے
ہاں
آپ دے
بقی آپ ٹھیک ارے لاؤ گی چلو کوئی بات نہیں آپ تو آنا ہی ہے نا
او ہو آپ لائنے آپ لگ کاپڑے وپڑے
مجھے لگتا ہے لوو گی اب تم نے تو پھر بھی نہیں دکھائے ا ا جیسے ہماری نظر لگ جائے گی تم بھی نا
کہی دکھائی کہ کسم یاد ہی نہیں رہتی ہیں آپ دکھاؤں گی آج اور سناؤ آپ ہیلو
ہاں بولو
میں نے کہا مجھ یاد ہی نہیں کون کر رہا ہے
پاپا کر رہا تھا فون میں نے اس کو بولا امی نے اس کو بولا ا میں نے اس کو بولا اب گاڑی بیرو میں ہے کیا اس نے بولا بیرو وہاں سے ہے ہی نہیں تو بیرو کہاں سے آیا میں نے جھوٹ بولا اس کو ارے وہ خراب وہ گاڑی ابھی کھیر بوانی پہ ہی تھی ابھی کہاں ابھی تو پا پت نہیں وہ بہت دور تھی ہاں اباپ کر رہا تھا فون
کون
اس کو بھی وہ اکیلا ہے نا گھر پے باب ہرے کون کباب وہ ہے نا وہ ما کے گھر کھایے گا کہاں بیچارا آ کھائے گا کہاں
وہ اب آپ ہی کے پاس کھاے گا
ہاں
مجھ لاتا ہے ہم اس کو بولیں گے ہمارے گھر پہ ہی بیٹھو آپ ہاں اخرا نہیں آئی آج
مجھے نہیں لگتا اخرارا کو انہوں نے چھوڑا اج
اچھا ٹھیک
احمد نگر میں ہے گاڑی دیکھا ابھی بہت پیچھے ہے میں نے بولا نا پاپا کو وہ بھی یہا نہیں ہے لیکن میری جب بات کیا نکلی پتھر کی لخر میںنے ماما کو بولا سوٹ اچھا ہوا لیکن دماغ میں یہ خدشہ تھا تمہیں پسند آنا چاہیے کیونکہ تم نے بولا تھا اس کو یہ مت لگانے دینا اس کو کوئی مسلین کا دینا لیکن اللہ کا شکر تمہیں یہ پسند آیا
نہیں اچھا تھا
ہاں ہاں یہ ہیں یہ اچھا ہے
طبیعت ٹھیک تھی صبح سے ابی تک
اھی سے ہاں میں تب سے اب تک ٹھیک تھی الحمد للہ شکر مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑی آپ تو وہ کس کو بولتی کسی کو بھی اللہ ہے نا اوپر وہ سب دیکھتا ہے
ہاں
وہ سب کچھ سمل سنبھالتا بھی ہے اور اس کو پتاہ بھی ہے
مجھے موری نہیں آتا ہے ماما کو بولنا جاؤ وہاں جب میں آؤں گی یہ پھر رہی آئے گی جلدی وہاں سے واپس
ہاں میں اس کو مناؤں گی نا ایک رات صرف ایک رات جانا آپ وہاں جانا صرف ایک ساتھ اس کا خود کا بھی موڈ نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چلو نہیں جانے دیں گے بس
نہیں ایک ہی رات کو یہ پھر بیٹھے گی دوسری رات کو اس کا پتاہ ہے میں پھر نہیں آؤں گی دس دن کے لیے
کیا ہوا پاگل آ جانا ابھی اتنی مشقت کے بعد چھٹی ملی تو
نہیں مجھے پت ہے پھر دو دن بیٹھے گی
نہیں نہیں یہ دو دن نہیں بیٹھے گی چلو پھر میں پاپا کو گاڑی کا بولتی ہوں اللہ حافظ
اللہ حافظ